وعلیکم السلام
اور جناب سب خیریت میں
ہاں سب خیریت
اور اللہ تعالی سب دعائیں عید کرتے رہتے ہو جناب
ہاں ہاں اللہ تعالی سے عبارت کرتے رہے
ہاں جناب بھی بس خطب خان جیںے تھوڑی دیر بعد جناب آپ کا شکریہ آج ہی کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے آپ نے یہ ہمارے ٹمیا جناب
ہاں دینا پڑتا ہے کیا
اس کے بعد ہمارے مطلب ہم اس کے اس کے بعد بعد ہم کو بھی جناب ایک تھالی رہے گی جو تھالی وہ سے گھومتے گھومتے ہو جائے گی جناب شکریہ حاضر کرتے ہیں ہاں ہاں اس کے اس کے بعد جناب ایک پلیٹ اور ہے وہ کھا لیں گے اور اس کے بعد میں پھر یہ پنج نام
اچھا اچھا بڑے ہی تو سی ہے
وہ نہیں تو کیا جناب اور جناب سناؤ کیا حال چال سب خیریت تھے پریوار وریوار گھر پریوار
ہاں سب خیریت تھے انشاء اللہ سب خوش ہے اپنی اپنی جگہ
ہاں تو جناب اب ہم بات کر رہی تھی جناب پڑائیڑائی ہو رہیے بابو جان کو پڑھایا کرو آپ تو
ارے آ ہاں صحیح بول رہے ہو اس کی صت ت کا پڑائی
اس کو بھی صبح صبح دوڑا گو آپ کے سھ جائے کرو ج نا جی جانسی بول ک کر کل کل ول میںیں بڑتی بڑتی کرتی ا سی کرانا چلا اب اس سے
یہ ارے آپ سے کیا بولوں اس کے جاننی کی تھی ا س سی یہ بیٹے ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے ا س سی میں
ارے جی جناب یہ بات غلط بولیے آپ ابو جاننے کی اچھی بات ہے وہ اگر میں میں نے ک لی تھا تو آج ج میں اب پرنٹائم پہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا کیکہ میں ا سی سی کی وجہ سے آج رک رہا ہوں یہاں پہ
ہاں ہاں ہماری سوڑ نہیں کر رہی سی سی سب چیزیں رکھیے بے چاریی کبھی صفائی کرتے ہیں تو پین کے ہیرو بنتے رہتے کیا
نہیں نہیں دیکو نا آج میری بات سنو آج انہوں نے این سی سی کر رکھی ہے اس کا یہی ہیں کہ آج اس دنیا میں کہیں بھی بول سکتے ہیں کہیں بھی چل سکتی ہیں ان کے پاس
کس نے کر رکھی ہے ا س سی کس نے کر رکھی ا سی سی ہاں میں نے تو کرا ک مل کہ اور کسسی کی بول رہے ہو کیا
نہیں نہیں وہ تو آپ کی بتا رہے تھے نا بائی آپ نے ان چیزی کر ریھی جس کی بتا رہے تھے وہ
ایین س سی سے فائدہ ہے یہٹر نہیں ہوتا آرمی ملٹی نہیں ہوتا
ہاں وہی تمہیں ب رہ تھا یہب ان سے یہی بول رہا تھا خرا جان سے کہن ابھی میرے بہت فائد ہوتا ہے اگر میں سیدھا ایس بی دیتا میں یہ پال کے چکر میں نہیں پڑتا رہتا پھر میں
ہو گیا بھائی جیسے اب یہ بھی دی نا آ نے تو اس میں جیسے آپ کو ہو گئے مطلب فزیکل اور میڈیکل ہی کرنا تھا
نہیں نہیں جیسے کہ ابھی اپ نے کر رکھا ہے نا جو وہاں پےگروپ گروپ ایک ہی آفیسرس کے لی آپ سیدھا مطلب اپلائی کر سکتے ہو سیدھا اے انٹرویو دیتے ہو آپ
ہاں ہاں بالکل نہیں میڈیکل اے فزیکل دینا پڑتا ہے لیکن
فیزیکل دینا پڑتا ہے نا میں بتا رہا ہوں جو فیزیکل کےساتھ وہ سب ہو جاتا ہے نا چیزیں نارمل اپ کو پھر کافی چیزیں ہوئی نا اپ کو تو ریٹن ہی دیکھ نہ پڑ رہا یہاں پہ تو بات ہی آ گی ریٹرن کے لیے کہ میری بات سنو ریٹرن کے لیے کتنی محنت کرنی مطلب چار چار تین تین پیپر ہوتے ہماری تین پیپر ہو تے میرے اب وہ تین پیپر آپ کو فری مل رہے مطلب آپ کو تو ایس ایس بی کے لیے کافی زیادہ ٹائم ملے گا تین تین چار چار سال تک ایس ایس بی چلیں گی میرے جیسے کہ میں جس سال کالج میں ایڈمیشن لے مطلب لے کے فری ہوا تھا نا فرسٹ ایئر
ہیلو ہاں سائنس والے بھی لے سکتے اگر گورنمنٹ ایڈمیشن ہے تو تو کالج میں
نہیں نہیں نہیں ابھی ہاں ابھی تو لے سکتا ہوں پر اب کہاں ہے میرا ایڈمیشن اب ایج بھی ہوگی میری مطلب وہ آفسس
نہیں وہ تو آپ فسٹ ایئر میں لیتے نا فسٹ ایئر میں لیتے جب آ بیس کہ رہے تھے
ہاں اس ٹائم پہ لیا تھا میں نے ہاں ہاں فسٹ فسٹ ایئر میں کر لوں میں پر کیا ہو گیا کہ اس ٹائم پہ نا ہماری کولی سی سیٹ کی لاش کیا تھا وہ اٹومیٹک مطلب این سی سی کورس کرانا بند کرا دیا تھا کولج میں ہاں جو بھی اس کے بعد میں بھی شاید دوبارہ ائی بتائی یہی پرائیوٹ کولج اس میں ضرور ہے بھی وغیرہ دو تین کوچنگ کالج اس میں ضرور ہے
پریڈ کالج میں تو ایک دو میں ہوں گے ورنہ پیڈ کالج میں نہیں ہے مین تو کیا ہے گورنمنٹ کالج میں ہی‌ ہے ائی ٹی ائی کولج ہو گیا گورنمنٹ گورنمنٹ پلو ٹیکنیک ہولیہ جو کہ گیا گورمٹ یہ ارٹس کالج ہو گیا
تو وہی تو جناب ابھی تو چکر میں جس طرح ہے نا اس سال میں نے پوچھا تھا اگلے سال پہلے تو ملوسی کی دو سال کی ہوتی تھی اپنی
میں تو زیادہ ایوارڈ بھی لے گیا تھا ارننگ کی اس ٹائم پہ ہے تو رننگ تو ہمارے اس ٹائم پہ کمپلیٹ تھی ہے اس شہر کے کو یی لوگ ہر سنڈے کو بلاتے تھے تو کرواتے ہی تھے میچ پرک ٹس وغیرہ اور ریٹرن ہمارہ ہوتا نہیں تھا لیکن اس اس ٹائم ہم باہر رہتے تھے نا لم کیا اس میں چیش میں نکل گیا ہم
آپ
انیں لمبائی بھی ہوگی دوڑ بھی ہوگی بھیم وغیرہ بھی دے لے کیک کیونکہ فزیکل تو کوئی دقت نہیں سب کو کمپلیٹ کراتے ہیں لیکن چیسٹ نہیں تھا اسٹائم پہ دبلا پتلا جیادہ ہی تھا
ہاں اس ٹائم پہ تھے وہ جناب ابھی میں گیا تھا نا مجھے بھی اسی بات کا ڈر تھا پوری چیز مطلب کہیں بھی کچھ بھی چیز کا ڈر نہیں تھا مجھے پر اسی بات کا ڈر تھا مجھے کہ وہ نہیں ہو میرے چیسٹ کے ساتھ کیہ میرے ساتھ جو آگے بندے جا رہے تھے نا کیونکہ پہلے تو کیا ہینا جس کہ وہ کارپوریٹ کر لے ان کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی تھی وہ ہات سے ناپتے تھے کہ ٹھ ہے بھائی بندہ ٹھیک ہے کھے جاؤ ٹھیک ہے پر جناب اب اس بار کہ وہ کہ ٹیکنیکل مشین ہےی ٹیکنیکل مشینز میں وہ بس اپ کو چیسٹ رہتا ہے آٹومیٹک وہ کیری کر لیتیت کیا جناب نے ک
نہیں کھلا نہیں کی تو کہ اپیکٹ
پھر نہیں پھرھر میں نے کافی کر لی تھی میں نے کافی کر لی تھی پھر بھی میرا مطلب بیٹی وہ پکسی ہو رہا تھا زیادہ نہیں ہو رہا تھا کم نہیں رہتا پکسی تھا وہ مطلب میں یہاں بھی کر کے گیا تھا نا میر فکس ایک دم ای ف سے مطلب ای فو سےپرین کرتا تھا میں ای نائن تک جاتا تھا میرا
ہاں فری تو آپ کا بھی نہیں ہے بس وہ گیا تھوڑا مطلب نہیں پلا وہ تو نہیں ہے بس وہ تھوڑا گیا چوڑا ہے وہ اس لیے وجہ سے ہو گیا وہ
ان مطلب وہ کافی کپریٹ کر رہے تھے ان آپ چنتا مت کرو جب تک ہمیں آ کو سب کچھ ہر طرح سے الگ کی باتت ضر آپ کو کئ کروائیں گے ہم پھر اس میں انہ نے تھوڑا ضرور ہماراری ساید پھر اس ان سے بول دیا تھا ہم سے پہلے بول دیا کہپ نا ایے کرو پپ لگاؤ بی بیس پپ لگاؤ سارے جوے جس پسپ لگا کے انہوں نے دو تین بار ہاں انہوں نے پسپ لگا کے دو تین بار ہوں نے بولا کہ سان کو ف الؤفر کم کرو سانس کو ف الؤفر کم کرو سانس کو لو پھر کم کرو ایسے بولے تھا انہوں نے پھر یہ بولنے کے چکر میں پھر انہوں نے کہا کہ مطلب ایسا کرو ایک بار ایک دو بار پھر لگاؤ وہ کرنے کے بعد ساری چیزیں پھر میرا ہے نا نائنٹی سکس مسا آدا
کیا بات ہے نہاں تو کیا ہے جلواڑ تو کیا ہے مطلب ہے نا بت جیاد بھیڑ آتی نا کرؤڈ بہتتا ہے ان کی لینا رہتا ہے اس سے اس میں سے انی دس پرسینٹ دنیا اتنا سپورٹ نہیں کرتے وہ لگ
ہاں وہی تو ا نہیں کرتی سحی بات ہے تو یہاں تو جؤ تو جؤ نہیں آؤ تو آ
ہاں کھلی بڑتی کہ ایپ اب کھلی بڑتی میں تو پھر ایسا ہی ہے
ہاں جناب
یہاں جل واڑ کھلی بڑتی ہوتی ہے
کھلی پڑتی ہے یہاں بھی ہوتی ہے جلاو بھی
ہاں اپنے کو کو مطلب اپنے سباگ میں جلا واڈ میں ہی کھلی بڑتی ہوتی تھی پہلے وہ جلاوڑ وہ تو اب ہوگئی بن پہلے نہیں ا تو ساید کوٹا کرا ل ہے دونا پل نانی نہیں ہوتی تھی پہے جیلا وای ہوتی تھی
وہاں جانا پہلے پتا نہیں تھا مجھ بھی
اور اور پھلے نا جو پولیس کی جو رننگ بھی کرواتے تھے نا وہ بھی کرواتے تھے آر سی گراؤنڈ میں شیو پورا اب تو امیر سگھ اسٹیڈیم میں ن پورے کرانے لگ گئے اب تو یہ لوگ ہاں اسی میں ہوتی تھی پوری مطلب یہ وغیرہ ارے ہم نے تو بہت پریکٹس کی وہاں پہ وہاں ٹریک بناانا ن چار سو مٹر کا
ہاں مطلب آپ نے بھی کوشش تو کی تھی بارتی سے نام میں جانے کی
ایم سی ای تا
آپ کا بھی دیک
کیونکہ ہاں کیونکہ فیملی سے کیا ہے میرے پرتی میں نے اسٹارٹنگ سے ہے نا تھوڑا بیروکو سا ویوار دیکھا تھا تم نے کیا ہے مطلب وہ لگاؤ کمی تھا اس وجہ سے
نہیں نہیں مجھے مجھے پتاہ نہیں تھا پر اب مجھے ہڈریڈ پرسینٹ وشواس ہو گیا کہ مطلب وہ جیسے کہب مطلب آپ جو ہو نا مطب ایک دم پورے کھلے ہوئے ہیں پور ہر چیز فیس ٹ فیس جو بھی ہو مطلب مطلب پوری کہیں بھی گروپ میں بھی ڈال دو آپ گروپ میں بھی بول سکتے ہو یہ چیز کی قابلت ہے آپ کے اندر مطلب
تو کیا پہلے اللہ اللہ تو کیا کہہ لے اللہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ یہ تو اس
نہیں ویسے نکل د آ اس میں انٹرویو وغیرہ ہے وہ تو اگر ہوتا تو آپ
انٹرویو میں تو نہیںکل جاتے ہے انٹرویو میں تو نہیں کیونک یہ ا جیسے پرائیویٹ جب کے لیے بھی بہت سی بار میں نے انٹرویو دیے وغیرہ تو جیس پہلی جو ویکینسیھی نا میری تو وہ کیسے مطلب کسی نے بتاائی تھی کہ ارماں وہ تھی چاندی رام میں وہ بینک والے آئے ہیں تو انٹر وغیرہ چل رہے ہیں میں بھی چلا گیا اب میں تو بینک سے فیلڈ ت ہی نہیں تو انہوں نے پوچھا کہ سا ہم میں تو کومرس والا بندہ چاہیے میں نے کہا سر آ پییر گ یہ ایم کومین کا مری جبک کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر میں نے پ پلان تھا میں اگر ہو جائے گا رینگ ڈالیں گے اس میں کوا یوورسٹی سے
ہاں ان کو کون سا وہ آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں ساری چیزیں ب کیا کر رہا ہے جناب کیا نہیں کر رہے
اب اس ٹائم میںیرے کو بینکنگ نالج بھی نہیں تھی ایک بندی س توات میں نے تھوا مطلب آد تھا پون گھنٹ کے لیے اس سے تھوڑا اس سے میں نے گائیڈنس لیا میں نے یاروڑی بہت جانکاری بتاؤ کل ایسےسے ہیں انہوں نے بتایا کری یہ تھوڑا بہت نیٹ سے کپڑا وغیرہ دوسرے دن میں مو دلی سے ٹیم آئیئی تھی تو سلیکٹ ہو گیا جی
اس ٹائم پہ آپ
ہاں اس ٹائم تو ان لوگ ایسے ہی بولتے ہیں مطلب کہ کیا بولتے ہیں مطلب ہم آپ کو بع میں بتائیں گے تو ٹھیک ہے اب پندرہ دنک فون نہیں آیا تو میر بھی گم نہیں تھا کہ اپ کوئی ایسپلٹ کے ہے ہی نہیں اپن
ہاں صح بات ہے وہ فلڈ کی ہوتیتے تو ٹھیک ہے فلڈ کی نہیں ہوتی تو صحی بات ہے
ہے ہی نہیں اپنے بالکل کامرس بھی نہیں ہے اس بینک فیلڈ ل ہے ہی نہیں کوئی لائن میں بھی نہیں اپنے یار دوست وغیرہ کوئی بھی تو پھر پندرہ دن بعد فون آیا ک ہم نے آپ کو پڑ آپ وہاں آئے تھے انٹرو کےے ہم آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے ایک گھرا اب آپ کون سا پروفیشن اس میں جانا چاہو گے کیا بہ ساری ڈپارٹمٹ رہ ہیں
ہوں ہ ہوں سحی بات ہے
تو میں جسے میں نے فائنس لیے آیا تھا آپ فائنس میں کیا یوج کار الگی نیو ک الگ ہوگی کومرشیل الگ ہو گیا ا نا یہ ج س بیٹر ہوا یہی ان چیزوں کا الاگ گیا تو اس میں کیا پانچ ہی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں تو میں نے اب میرے کو جو نالج جی اس میں کرار کے لے جاؤں گا اور یوز کار بھی کر سکتا ہوں تو دونوں دیکھ ینا دونوں نے کام کومبو د گے آپ کو مطب کومبو میں کیا ہم دونوں کر سکتے ہیں
ہوں
تو اس پرک مطلب انٹروو میں پہلا انٹرویو تھا میرا اس میں ایک بار میں سلیکٹ ہو گیا
ہاں صحیح تو مطلب آپ کو ایکسپیرنس بھی ہو گیا صحیحات
اب تو پھر پہ پالیٹکس میں گیا تو پولٹکس میں کیا جسے مطلب وہ اسٹارٹنگ میں تو ٹھیک نہیں ہم ک زیادہ نہیں ہوتے ہے جیسے جیسے لیکن پوسٹ بڑتی گ نا تو پھر کیا بولنا پڑتا تھا
ہوں ہ
تو بھولنا پڑتا تھا نا تو جیسے میں ایک بار پردیش کار گاڑی میں تھا
ہاں جناب یہ مکمل ہوگی اپنی شکریہ خدافظ میں کرتا ہوں گ نا ٹھیک ہے جناب شکریہ